ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
آاں جیں کھ دے
الحمد للہ آپ نے بتائیں
الحمد للہ وبت کیا ہوا
ابھی گئے تھے وہ بھائی نے منگایا تھا انڈے بریڈ اور بٹر ڈیلائٹ بسکٹ یہ ہی سب لینگ ہے
جی یہ آے
ہوں
تو کیا
کیا
بھابھی کے لیے منگایا تھا کیا
بٹر ڈیلائٹ بسکٹ باقی صبح ناشتہ
ہاں
ونڈے بریڈ وہی کھا کے جائیں گے یار کیونکہ
بل کاا کنفرم ہو گیا
ہاں
ہاں
تو صحی ہے گھومو
رجسٹریشن میں کر دیا ہے اور تم چلا گ تم چلا گ
جا رہے ہیں یار
ہاں کل بہت مزہ آتی نہیں کل چلتے تم ہم مت جیس خوش ہو رہا ہے کہ تم کو بھی لے لیں گے اب تم کو کال کر کے رجسٹریشن توہارے بھی کرا رہا تم کو بھی لے چلے
ہمیں یار پت ہو تو ہم کو تو پھر پتا ہے آج ہی ان کو چھوڑ کے چلے آاتتے واپس
وہ خج کو مطلب ابھی رجسٹریشن کا ابھی پتا رہ نا اس میں آپشن آ رہا ہے میل فیمیل کا میل فیمیل ادر تینوں آپشن آ رہے ہیں پہے میں لگا تھا خالی لڑکیوں کا ہیں لیکن ابھی اب جب ہم نے رجسٹریشن کیا جسٹ اب تب دیکھا ہ کہ ہم نے تنت کرا د کیا اس کا بھی لے چلنا چاہتی ہ مزہ آئے گی
ٹھیک ہے بیٹا پر جانا بدتمیزی نہ کرنا
ہوںی
ہےاں
ہمیں تو تو جانے خالی ہم رانی آ ساری ساری ساری ہاں ماموں اور نانی
ھمم
اچھا
ھمم
تو مطلب کب تک واپس آ جاؤ گی تم
بارا ایک دو بری سنو پہلے ہم نے سوچا تھا کہ تم کو ہم جگا لیں گے صبح
ھمم
یہ مطلب بادشاہ تو جائیں گ راستے
ھمم
اورر کل د کو ساری اسکوٹی سے جے
کتنے بجے
مرے پان د نکلنا ہوا
ساڑھے پانچ بجے کہاں جانا ہے
توا پسنا
ساڑھے پانچ بجے حضرت گنج کہاں جانا ہے ہے
ہاں اب یہ تو نہیں پتا ا تم کو واٹس ایپ کر د دووں گا ڈیٹیل سے
اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بھائی روم آؤ ساڑے پانچ بجے
ھممم
اسکوٹی کس کی وہ
تو آنی ہاں
نان دیس کوٹے
ہاںچا
اچھا
دوسری دس آئے وہ اپنی اسکوٹی لے آئے گی ہم چار ہیوگ ہیں جانے والے دو دو ایسے ہو جائیں گے
اچھا دو لوگ دو اسکوٹے ہیں
ھمم ہم تو گاڑی چلا لیتی اور ہم نے کہا ہاں چلا لیتی ا ریس وغیرہ ہے وہاں
ھمم
ارےسے ہے باقی پہلے جائیں گے کھانا ٹھرائیں گے وہی لوگ
تو جیمس جیمس ہوں گے کیا
ین
مجھے ہم سؤ گے یار ہے
ا وہ ہاں دیکھو
ھمم
ادھر سے ہم لوگ مطلب جائیں گے پہلے تو پہلے وہ تو کھانا وانا کھلائیں گے وارم اپ کرائیں گے تھوڑا بہت پ اس ہاں
اچھا
پھر اس کے بعد ریس شرو ہو گئی
ہ
چپ ہے تانگلی
ہ
وہ پھر آٹھ بجے ختم ہوگی تو میں نو بجے
ہوں ہوں
شڈیول میں تو یہی لکھا ہے پتاہ نہیں وہ لوگ چھسائیں گے یا خود سے لے کے کھانا ہے کیفیٹیریا ہے وہاں کا کیفیٹیریا کی فوٹو وغیرہ بھی ہے سب کچھ
ہوں تو یہ امی سے بات کر لی
ہاں
ہاں
کیا کہا امی نے جاؤ
حال ہی گھر لیا تھا ارے پڑھا دیا ہے امی کو کہ ہمیں ہم یہیالے پروجیکٹ میں جوائن ہے کی وجہ سے جانا رہے گا
اچھا کوتیہ وہ ہے
نہیں دیکھو جو ہے سچ بتایا ہے جو بتا بس جسے مطلب ہمیں امپورٹینس دکھا دیی لیکن امپورٹینس کیا ہے بس اتنا ہی
چلو اسی بہانے گھوم لو گی کام وام نہیں کرنا پڑے گا بڑھیا مزے کرنا
جانا چاہیے کرکن نہیں جاوگے تو ہم مطلب ہم ہم نے جھوٹ کچھ نہیں بولا ہے ہم نے اتناکہا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ سے جوائن ہے اسی لیے ہم کو جانا چاہیے تو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہے اگر نہیں جاؤ گےتو تو ہم اگر نہیں جائیں گے تو کیا کچھ نہیں تو بس یہ ہے کہ باقی سب لوگ جا رہے ہیں ہم نہیں پہنچیے گے ٹائم پہ بس یہ ہے تو کہہ رہی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پروجیکٹ سے جائیں تو چلی ہی جاؤ یہ ہے وہ ابھی نوٹنگی کر تو رہی تھی کہ رہنے دو مت جاؤ کوئی جا نہیں رہا ہے گھر میں لوگ ہو نگے بھی نہیں میم ہوں گی کہ نہیں اور کون کونا رہا ہے بڑے میں کونا رہا ہے یہ س کر رہے ہیں ج میں کر رہے چار لوگ ہیں چار لو جا رہے ہیں اپنی اپنی بائک چلے کے
ہوں
مطلب اسکوٹی
ہوں ہ
تو رستے میں بات نہیں ہونگی ہمیں نکلنا ہے نا ہم بھی پانچ ہی بجے نکلیں گے پانچ چھ بجے
اسکوٹی چلائیں گے وہاں
ہوں تو چلو کوئی نہ پھر
نے
جی
ایک ہم کو آتی ہے اور اس کو آتی ہے وہ دوسری دوست آئے گی دور سے
ہاں پوری پھل چلا لیتی ہو نا کیونکہ ادھر وہ ادھر کے جیسے معاملہ نہیں سسٹم وہ ادھر ہے نا سمجھ سمجھ سکتی ہے تم
مے
آئی
ہاں
ار تھوڑا دھیرے دھیرے کرا لے کیا رہا
ہاں تو آرام سے چل نا دیکھ دھاگ کے پہلی بتا دے رہے اں پھر تم چلانا نہیں جو چلا لیتا ہو پھر جہاں خالی روڈ دیکھناا وہاں چلانا تم بس
چار لوگ ہیں چار لوگوں میں دو ہی لوگ کو چلانیتیھی ایک ہم اور ایک دوسری نہ نہ ادھر ماموں کو آتی نہ نانی کو آتی ہے
ارے تو تم تو تمہیں پکی کہاں آتی ہے
ارے ہاتھی ہے چلا رہیں گے
ہاں دیکھو ٹھیک ہے ہم کچھ کہہ نہیں رہے ہیں پر حساب سے
ٹیک ہے
ہاں ہم کچھ کہ نہیں رہے ہیں نا ہاں بس
باقی ادھر تو چلا ہی ادھر مین روڈ پہ ادھر جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہ دن بتایا تھا ہم اس کا کال کی لڑکیوں کے ساتھ گئے تھے
ہاں
ہم اور میری بھانجی اپی میری بہن
ہاں
ا نا دس کو لے کے چاروں لوگ نکلے تھ تب تو چلائی تھی
اچھا چلو بھائی نہیں اسکوٹی نارمل ہے چلا لو گی بٹ ہر جگہ کا ماحول ہے جیسا نہیں ہوتا ہے نا
میڈ میں چلائیں گے اور دھیرے چلائیں گے
ہاں بس نا کہ دوست ہیں تو دوستوں میں آرام ہی پن ہوتے
نہیں بھیا م بت جان میری پیاری ہے بھیا
پیان تم سے زیادہ تو ہمیں پیاری ہے تمہاری آواز میں آئے ہاں اور ٹینشن بنی رہے گی اب ت نے یہ کہا ہے کہ تم جاں جاؤ گی تو چمپن بنی رہے گی
نہیں اتھرا ہال ہنے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے منع نہیں کر رہے آرام سے
ہی
ہاں
دا کرنا دوا کرتے بھی جناا اور دوا کرتے آناا
ہاں دیکھو میری بھی چھ بجے کی ٹرین ہے چھ ساڑھے چھ بجے کی ٹرین ہے کل جائیں گے اور ادھر
با کرتا ہو رام
ہاں ہاں بالکل
ہاں
نکلیں گے دعا کریں گے اور پلس وہاں آجیاپ آ جائے کل ہی و آپسی آ جائیں گے کوشش کریں گے جیسے پچھلی بار گئے تھے واپسی آ گئے تھے ویسے ایے باہ آ جائیں گے
اتنی بھیڑ ہوتی ہے بھائی اتنی بھیڑ نہیں بڑ کچھ کہ نہیں
ہی
ایکسپریس ہوتی ہے دو ڈبے آگے ہوتے ہیں دو ڈبے پیچھے جنرل والے اور ایک مہلا والی ہوتی ہے ایک مہیلا والا ڈبا ہوتا اس میں بیٹھنے نہیں دیں گے آؤ بھیا ا جی بھیوتی گت ہے اور یہ سمجھ لوگ گزرتے ہی جاتے ہیں
وہ والے سلیپر کا کرا لو
سلیپر بڑی دور جانا ہے کیا جو سلیپر کرا لے یار
ہاں
دور تھڑ مہلے تک جانا ہم کو
ہوں
ہیلو
ہاں
مہلانی تک جانا ہے ہاں
ہوں
تو تو کیا ہوا کیا بتیں نانی کیا کہہ رہی تھی
نہیں یہی سک کہر تو کل کیا پہن کے جاؤ گی مطلب کوٹ ہے وہاں کا ٹی شرٹ اور جینس یا ٹی شرٹ لوور میں مطلب ہے ٹی شرٹ لوور کا بٹ ہم لوگ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں ٹی شرٹ اور جینس پہن لیں گے تو ہم نے کہا یار ہم جینس نہیں پہنیں گے ہم فر پہن وہ مطلب ٹی شرٹ نہیں پہنیں گے فراک پہن لیں گے ٹکاریی ہے تو پاگل ہو کیاپ فراک کیسے پہن گا ہاں وہی والی وہی والی ان نے کہی
ہوں
تو اس نے کہا نہیں ٹی شرٹ پہنو یہاں سب لوگ ٹی شرٹ پہن رہے تھے تم الگ الگ ہوگی نے کہ کوئی بات نہیں تو کہہ رہی ا بھائی ٹی شرٹ پہن لو اوپر سے حجاب کر لینا حجاب وہ بھی کرے گی نانی بھی تو نے ہاف ٹی شرٹ ہے میرے پاس ہاف ٹی شرٹ کے اوپر ہیجاب بہت گندا لگے گا فولا سنگ جو ہوتی تو ہوتا اور فلسن کی جو ہے میرے پاس وہ سبولن والی ٹنڈوں میں پہننے والی
ہوں
ہاں اور کہہ رہی ہے اپنے بھائی کی مان لو ہاں نے کہ بھائی کی دو ہی ٹی شرٹ اچھی لگتی ہے وہ ہے بھولے بای ہا ہس گ کوئی نہیں اچھی لگتی ہے
اچھا
ہوں بتا رہی ہے تو پھر ٹھیک ن جیسے صحیح لگے ورنہ اگر ٹی شرٹ ہی پہن کے آؤ باقی آ تو کہہ رہی ہم دیکھ لیں گے ہم ٹی شرٹ لے لیں گے پھر ساتھ کے
ٹھیک ہے دیکھ لینا حجاب کر لینا
بات کر لیں گے بلے وہاں تو مطلب جب گرمی گرمی لگے گی تو وہاں کھول دیں گے ورنہ نہیں کھولیں گے
ہوں ٹھیک ہے باقی گرمی کیوں لگے گی توم کومفا رف لگانی ہے
ہاں کرنی تو آئی ہے ریت نہیں کرنی لیکن ریس نہیں کرنی مطلب ہمیں ایک دم کمپٹیشن نہیں کرنا ہے لیکن کرنا ہے ری تو کریں گے لیکن کمپٹیشن ہی رہے گا من کیا رک گئے من کے چل رہے ہیں من کے بھگ رہے ہیں یہ کریں گے ہاں یہ والی ریز کریں گے
اچھا چلو
ٹھیک ہے بدتمیزی نہ کرنا کیونکہ ہم جانتے ہیں تم کو
وہتیا ہو تم اور رانی کے ساتھ ہوگی ایک تو تم ارے نانی نانی کے ساتھ رانی کون ہے یہ
ہیلو
ہاں
چلو بیٹا ہاں اچھا
اوکے چلئے رکھتے ہے اور صبح فون کرنا ٹھیک ہے مطلب صبح فون کہاں کرو گے ہم بتا میسج کر دیں کہ ہم جا رہے ہیں نکل رہے ہیں ہاں ہم بھی کر دیں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ابھی آؤ گی اللہ حافظ ٹھیک